ہلو
ہلو
السلام علیکم
سل مان بھائی خیریت
اور سب کہرییے
جی جی بھائی جان سب خریت ہے اللہ تعالی کی نعت ہے بس اللہ سب کوئی برکت بنائے رکھے
اللہ تعالی سب کے رحمت ورسہ ہے اور
جی
کیسا موسم ہے آپ کے یہاں کا کچھ فرمائے
جی بالکل جناب ہمارے یہاں کا موسم آج کچھ سہانا ہو رہا ہے ہ ہنڈی آواز کرول رہئی ہے اس کا لطف اٹا رہے ہیں
ہاں اچھا جی
جی جی اور آپ بتائیے آپ آپ کے یہاں پہ ورشا ورشا کیسی ہو رہی ہے
ہاں تھوڑی ہلکی ہلکی بوندا باندی سی تھوڑا برسات کا موسم ہے
اچھا
تو جناب آج کچھ چناوی مدوں کے بارے میں کچھ گفتگو کرتے ہیں
جی جی بالکل جناب
تو
تو فر فرمائیے
آج ہم ایک ایسے موضوع پر گفتگو کرنے والے ہیں جو ہر ملک کے لوکتنتر کی بنیاد مانا جاتا ہے یعنی کہ الیکشن چناب اکثر ہم سنتے ہیں کہ چناب لوکتنتر کا سب سے بڑا تہوہار ہے لیکن ایسا کیوں کہا جاتا ہے کچھ فرمائیے
ج ج جی جی بالکل جناب آپ نے بہت ہی پیچیدہ سوال ہے یعنی کیوںک چناؤ کے ذریعے عوام یعنی جنتا اپنے نمائندوں کو چنتی ہے جو آگے چل کر ملک اور سماج کے لیے فیصلے لیتے ہیں
جی جناب بہت خوب فرمایا آپ نے سب سے پہلے یہ بتائیے کہ چناؤ کا اصلی مقصد یا مطلب کیا ہے
جی بالکل بھائی جان یہ چناؤ ایک ایسی پرکریا ہے جس میں لوگ اپنے ووٹ کے ذریعے اپنے پسندیدہ امیدواریاں پارٹی کا چناؤ کرتے ہیں
اچھا جی اچھا یعنی جنتا کتے کرے گی کہ اس کا پرتیندتو کون ہوگا
جی جی بالکل جلتا اپنا خ خود سے کرتی ہے یہ پرتنیدھی اپنا مطلب اپنا ووٹ ڈال کے اپنا متدان ڈال کر کے اپنا پرتیندھی چنتی ہے
اچھا جی مطلب یہی لوکتنتر کی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے
ہمک پابل فون ہے ر تو گا بابا نے منا ہے ت بات کرل او
ہلو تو جناب چناؤ کی کچھ اہمیت کے بارے میں بتائیے کیا اہمیت ہے چناؤ کی
اور در ب ج ج ب ارے ہرم تو ت ک چناب کو من مانا جاتا ہے کیوںکہ اس کے ذریعے ہر ناگرک کو اپنی رائے ظاہر کرنے کا حق ملتا ہے
جناب بہت خب بات کہی ہے آپ نے مطلب ایک عام آدمی انسان جو ووٹ بھی اتنا ہی اہمیت رکھتا ہے ایک عام آدمی کا ووٹ بھی اتنا ہی اہمیت رکھتا ہے جتنا کسی بڑے آدمی کا یا پولیٹیشین کا مطلب ووٹ کے ذریعے مطلب ہر آدمی جو بھی ہے سب برابر ہے کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے بورٹ کے
جی جی بالکل بوٹ کسی کا کسی چاہے وہ عام انسان کا ہو چاہے بڑے آدمی کا مطلب پرشاسن کے کسی بھی ویکتی کا ہو ووٹ تو ووٹ ہوتا ہے اپنا ووٹ اپنا ایک طرح سے ادھیکار ہوتا ہے کہ ہم اپنے بوٹ سے اپنا پرتیندھی چن سکتے ہیں جو ہمیں مطلب جو ہمارے کاریہ کو مطلب سمپورڑ کر رہا ہے جو ہماری بات کو سن رہا ہے جنتا کی بات کو سن رہا ہے تو اسی کو تو ہم اپنا پرتیندھی چنائیں گے
جی جی جی بہت خوب فرمایا آپ نے مطلب لوکتنر میں ہر بورٹ کا ہر بورٹ کی برابر اہمیت ہوتی تو آج بات بات کرتے ہیں چناؤ کے فائدوں کے بارے میں تو جس میں جنتا کی بھاگی داری ن مطلب چناؤ کا سب سے بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ جنتا کو اپنے پرتتنتو چننے کا حق ملتا ہے چ چنے ہوئے نیتا جنتا کے پرتی جواب د ہوتے ہیں جنتا اپنا پرتنت خن چنتی ہے تو جو جنتا چنے گی تو وہ مطلب خود ان کی م ذمہ داری ہوگی وہ کیسا چن سکتے ہیں ہ تو اگر وہ اچھا کام کریں گے اچھا کام کریں گے تو اگلے چناؤ میں جیت سک ہیں ورنہ جنتا انہیں بدل بھی سکتی ہے
بدل بھی سکتی ہے اور کیا
ہاں یعنی ستا بدلنے کے لیے لڑائی لڑائی جھگڑے کی ضرورت نہیں پڑتی ہر مطلب ہر پانچ سال میں ہر پانچ سال میں اپنا امیدوار خود کھڑا کر سکتا ہیں یا پھر جو ہے کوئی پالٹیشن اس کو بدل بھی سکتے ہیں
جی جی بالکل آپ نے بہت خوب فرمایا یعنی کہ لوکتنتر لوکتنتر جنتا کے لیے تو ہے کہ چناب یعنی شانتی پور ستا پروورتن ہونا چاہیے جس میں لڑائی جھگڑا وغیرہ نہیں ہونا چاہیے بالکل چناؤ ایک شانتی پوروک طریقے سے ہونا چاہیے جس پہ لڑائی جھگڑا جی جی کسی سے بھی مطلب لڑائی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے ہم کسی سے دشمنی کیوں کریں
جی جناب جی جناب مطلب ایک طریقے سے یہ بنا دنگے فساد کے مطلب ستا بدلنے کا مرییا ہے چناؤ تو یہ چناوی پرکریا لوکتنتر کو بھی مضبوط بناتی ہے تو کس طریقے سے یہ لوکتنتر کو مضبوط بناتی ہے اس کے بارے میں کچھ اپنی رائے بتائیں گی یہ
جی جی بالکل بھائی جان بالکل کے نیمت چناؤ لوکتنتر کی بنیادی کو مضبوط کرتے ہیں یعنی کہ لیکن چناؤ کے دوران کئی سمسیا بھی دیکھنے ملتی ہیں جیسے کہ چھوٹی خبریں پھیلانا اور نفرت اور آپسی تکرار بڑھنا اور پیسے اور طاقت کا گغلط استعمال کرنا یا پھر جات دھرم یا چھیتر کے آدار پر لوگوں کو بانٹنا
ہاں کیا خوب خوب بات گئی ہے وہ بات کہی ہے آپ نے یہ کچھ لوگوں کی ایسی سوچ بن جاتی ہے کہ مطلب چناؤ کے آدھار پر پولیٹیشین ایک دوسرے کو جذاتی دھرموں کے نام پر لڑواتے رہتے ہیں یا پھر کچھ چھیتر وشش ہوتا ہے جہاں پر کچھ دھرم کے یا پھر ایسے لوگوں کا وہ ہوتا ہے جس سے وہ بوٹوں کے ذریعے اپنا غلط استعمال کرتے ہیں یعنی چناؤ سوستھ تو ماحول میں ہونا بہت زیادہ ضروری ہے
جی جی بالکل کی ہمر جی جی بالکل ل جیسے کہ آج کل تم نے دیکھا ہو کہ انڈکشن میں بوٹروں کو پیسوں سے خرید لیتے ہیں بگوان کو پیسوں سے خرید یہ پیسے کا غلط استعمال کرنا بہت ہی غلط بات ہے
صحیح بات بولی آپ نے ایک جذمے دار ناگرک کو یہ نہیں کرنا چاہیے مطلب اپنے ووٹ کو کبھی بھی اپنے ووٹ کو کبھی بھی بیچ نہ نہیں چاہ گے ہمیشہ اپنے ووٹ کو صحیح امیدار صحیح امیدوار کو ہی دینا چاہیے جسے آگے چل کر بوشیہ میں وہ ہماری مطلب ہماری مانگوں کو آگے پہنچائیں جو ہماری سمسیا ہے ان کو سمجھ کر کے ان کو سلجھانے کی کوشش کریں
جی جی بالکل جیسے کہ جیسے کہ صحیح جانکاری حاصل کرنی چاہیے افواہوں پر کن نہیں کرنا چاہیے سے گا نا اور سوچ سمجھ کر ووٹ دینا چاہیے سوچ سمجھ کر ووٹ دینا چاہیے جس سے کہ لوک تانترک مولوں کا سمان کرنا چاہیے
جی جناب جی جناب بہت خوب فرمایا کیونکہ بوٹ کی طاقت ہوتی ہے اس کے بارے میں ہم وچار کریں گے جیسے کئی لوگ کہتے ہیں کہ ایک ووٹ سے کیا ہی فرق پڑے گا ہم ووٹ نہیں ڈالیں گے تو ہمارے بورٹ سے کیا فرق پڑے گا لیکن اتہس گواہ ہے کہ کئی بار بہت کم انتر سے بھی چناؤ کے نتیجے بدلے ہیں یعنی ہر بوٹ کی ایک اپنی اہمیت ہوتی ہے بالکل جناب
جی جی جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ وٹ تو ایک م سے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے نا کہ ایک روپ سے ستا پرریوورتن ہو سکتی ہے ایک وت سے دوسری پارٹی جیت بھی سکتی ہے تو ایک وٹ ایک ایک ووٹ کی تو بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے تو کئی لوگ آپ نے ہاں کئی لوگ کہتے ہیں کہ ایک گٹ سے کیا ہی فرق پڑ جائے گا تو انہیں کیا پتا کہ ایک جت سے بہت کچھ ہو سکتا ہے
اس لیے چناوی پرکریا میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینا چاہیے جس سے کہ ہم بڑھیا اچھا امیدوار چن سکیں جیسے آج ہم نے جانا کہ چناؤ صرف ووٹ ڈالنے کی پرکریا نہیں ہے بلکہ لوگ کی روح ہے ایک جاگروک اور ذمہ دار ناگرک بن کر ہی ہم ایک بہتر سماج اور ملک مضبوط ملک کی تعمیر کر سکتے ہیں اور ہمیشہ یاد رکھیے مضبوط لوگ کتنتر کی پہچان ہے جاگروک متداتا سے ہوتی ہے
جی بالکل اور ایک اور بات آپ آپ کا ووٹ آپ کی آواز ہے
جی یہ بہت خوب فرمایا آپ نے آپ بہت بہت خوب فرمایا کہ ہاں
یی آواز ہے
ہم ووٹ کے ذریعے اپنی مانگ رکھ سکتے ہیں کچھ بھی اپنے امیدوار سے کروا سکتے ہیں مطلب ایسا نہیں کہ اپ پر یہ ہے اپنی اپنی پریشانیوں کو سلجوا سکتے ہیں اور جو کچھ بھی ہے مطلب اپنے کوئی ایسا کام ہے جو نہیں ہو رہا ہے تو اس اس کی وجہ سے ہم پوالیٹیشین کی وجہ سے اس کو کروا سکتے ہیں تو آپ نے آج کی گفتگو بہت بڑھیا رہا آپ کے ساتھ بات کر کے بہت اچھا لگا اللہ حافظ پھر ملیں گے اگر
جی جی بھائی جان پھر ملیں گے ایک نئے اور دلچسپ موضوع کے ساتھ آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا شکریہ بھائی جان
شکریہ شکریہ اللہ حافظ
الل خراب اس سوائی